وعلیکم السلام بھائی جان اور سب بتائیے سب کھہرییے تھا ب جان
سب کہرییا تھا بھائی جان آپ بتائیے
ا ہاں بھائی جان میرا بھی سب خری ہاں بھائی جان وہ لوگ بھی سب ہاں بائی جن وہ سوب کھیڈی تھ آ بتائی نا آپ کے یہ بول جان لو کس
سب ٹھیک ہے بھائی جان امی کا تھوڑا طبیعت خراب ہے
ا مطلب کہ ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہے نا م ہاں
موسم چ موسم بدل رہا ہے بھائی جان اسی وجہ سے
ا مطلب موسم کے کار ہے نا ہ بھائی جان ادھر بھی موسم کافی بدل آ گیا مطلب کبھی برسات ہو رہی ہے تو کبھی زیادہ گرمی ہو جا رہی ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جین ادھر بھی تو وہیں
ہاں بھائی متا ہے اسی کن تھ مطلب باہر نہیں نکلنے دی جے گا
ہاں نہیں ہی نکل رہی بھائی
جم د
ہاں وہ تو
اور سب بتائ نا سب ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان سب ٹھیک ہے
اور ابو جان سب ٹھیک ہے ابو جان کا طبیعت ٹھیک ہے
اچھا ہو جا
ہ موس م ادر پیسا رہ گا
موسم ادھر کا تو آسمان صاف ہے کبھی کبھی آندھی آ رہا ہے کبھی کبھی بارش ہو رہا ہے کبھی گرمی بڑھ رہا ہے وہیں
ہاں او اور اس کے بعد موسم تو ٹھیک نہیں ہے باہر کیسے نکلتے ہیں
باہر کبھی موسم صاف ہوتا ہے تو نکلتے ہیں باہر کام سے نکل ت
ہ مطلب کہ ایسے پالتو کا تو گھومتے وومتے نہیں ہے نا
نہیں بھائی جان پالتو کا نہیں گھومتے دیکھتے ہیں موسم آج ہاں ج
اچھی عادت ہے پالتو کا مطلب نہیں نکلنا گھر سے اور اس موسم میں تو نکلیے گا تو کافی مطلب کہ کافی بیمار بھی پڑ جائیے گا بہت گھٹا ہے اس میں
دھول مٹی اور ہیں بہت
بہت اڑتا ہے بائی جان سب سے زیادہ
اسی وجہ سے لوگ بیمار پڑتے
پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ پیڑ کی جنگل ہوتی ہے اب ہم لوگ سنتے ہیں کہ دھول مٹی کی جنگل ہو گئی ہے
سی بے سی بولے
ہوں اچھا کوئی دقت نہیں اس سب ٹھیک ہو جائے گا بائی جان ایک دم
ہو جائے گا سب ٹھیک ہو
ابھی بھی کتنے مطلب جگہ ہے جہاں مطلب کہ بہت کم بہت شانتی ہوتی ہے بھائی جان کافی شانتی ہوتی ہے
ہاں بھائی بائی
اور وہاں پ دل س کو سکون ملتا ہے بھائی جان اتنے اچھی اچھی جگہ ہے
کون سا جگہ ہے بھائی جان
ا بھائی جان بہت جگہ ہے ابھی ہم نام تو نہیں جانتے بٹ بہت لیکن بہت جگہ ہے بھائی ج کیا کھانا بنا لیتے س بھائی ج
ہاں بھائی جان کھانا بنا لیتے ہیں آپ
ہاں ج ہم بھی ہم بھی بنا لیتے بھائی ج اور بتائیے بھائی جان مطلب کہ ہم تو بھجن کھائے جیسے پنیر کھاائے ہے پھر اس کے بعد بریانی کھا ہے ابھی چاکلیٹ کھا رہے ہے بھجن
اچھا
ہم بھی کھائے ہیں
اب تو چواکلیٹ بھی کافی ماں
آلو مٹر کا سبزی ہاں چاول کائے ہیں
اپنے سے بنایا یا امی جان ابو جان بنائیے
ممی جان بنائی ہے بھائی نے
آپ کو بنانی آتی ہے
جی بھائی جان
بنا لیتے اچھا سے
جی بھجن بنا لیتے ہیں
کیسے بنتا ہے تھڑا بتائیے گا
آلو کو پہلے ابال کر اس کے بعد اس کو مطلب چھیل کر اور اس کے بعد کڑھائی لے کر اس میں تیل ڈال کے پیاز کاٹ کے تیل میں رکھ کے پھر اس میں مسالے ڈال کے بھون لینا ہے اچھے سے اس کے بعد مٹر اور آلو دونوں کو مطلب اس میں رکھ کے اور اچھے سے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد میں اس میں مطلب جتنا مطلب ہے سبزی کا ماترا
ہاں
سبزی کا ماترا دیکھتے ہوئے اس میں پانی اتنا ہی ملانا ہے اپنے انبو سے اس کے بعد نمک بھی ملانا ہے اس میں اور ڈھک دینا ہے آدھا گھنٹہ میں بن جاتی ہے بھائی جن سبز
اور مطلب کیاچیز سب ہم کیا چیز
ت ہی ہوگا کیسے سے بنتا ہے بھ جان
تھوڑا بہت آتا ہے بائی کیسے بناتے ہو اسے آپ
چاول
ہوں
چاول میں ہم زیادہ تر چاول بناتے ہیں تو جیرا اس میں ڈال دیتے ہیں
اس سے کیا ہوتا
تیل میں جیرا کو بھون کر اور چاول میں ڈال دیتے ہیں تاکہ سواد مطلب سواد اچھا اچھی آتی ہے چاول سے اور سبزی اور چاول کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے ہم کو آپ بتائیے آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں
ہم روٹی بناتے ہیں بھائی جان پھر انڈا کا آملیٹ بناتے ہیں بھ جان اس کے بعد اس کے بعد پنیر کو بھج کے سبزی بنا لیتے ہ میں گ بنا لیتے بھجان اس کے بعد ہ وہ پہلے ہم جاتے ہیں بازار میں بھائی جان ٹھیک ہے
جی بھائی جان
اس کے بع اچھی کوالٹی کی میگی خرید کے لاتے ہیں بازار سے ٹھیک ہے بھائی جان
جی بھ
آس پاس کے دکان میں ہی جاتے لیکن وہاں پہ اچھی کوالٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اچھی اچھی چیز ہے کہ اس کے بعد اس سے لے آتے ہیں گھر پہ ٹھیک ہے
جی بی
اس کے بعد کیا کرتے ہیں پیکٹ کو بڑھیا سے دھو دیتے ہیں پیکٹ کوبی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پورے برتن کو بڑھیا سے مطلب کہ پوچھ پاچ کے بھیا سر ر ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بعد پانی نہ سمھے
جب
اس کے بعد ایکگ پانی ڈیکچی میں رکھ لیتا ہاں اس کے بعد پانی کو تھوڑا گرم کرتے ہیں اس کے بعد جب پانی تھوڑا گرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں میگی کو پھاڑ کے اس کے بعد اس کے مطلب پلاسٹ جو ہوتی ہے پلیتن اسے پھڑ کر اس پانی میں ڈال دیتا ہے پلاسٹک کو نہیں اس کی اس میں جو ہوتی ہے اس کو ہاں ہاں اسی کو اس کے بعد اس کے بعد ڈال دیتے ہیں اس کے بعد مطلب کہ وہ تھوڑا پانیب ابلتی ہے ابلتی ہے اور گرم ہوتی ہے نا بھائی جان سمجھے
جی بالکل
تو مطلب کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میگی ابل جاتی ہے اور لرم ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے مسالہ کو پیاز کو یہ سب کو مطلب اچھے سے بھون کے اور مسالہ یہ سب کا رس دار بنا کے اس میں میگی کو ڈال دیتے ہیں سمجھے بھائی
جی بھیا
بس
ایسے بناتے ہیں آپ میگی
ہاں بھائی بھائی جان میرے پیچھے سے آواز تو نہیں نہا ج رہی ہے بھائی جان کسی کی
آ رہی ہے بھائی جان
آ رہی ہے کافی آواز آ رہی ہے ہاں ہلو ہلو ہاں
ہیلو
ہاں بھائی جا
بولے ہیں آپ کو کھیل میں کون سا کھیل پسند ہے
ہم کو تو بھائی جان تھوڑا بہت کھیل میں کرکٹ پسند ہے اس کے بعد گلی ڈانڈا پسند ہے اس کے بعد بھائی جن کافی کافی گیم پسند ہے
جی
آب نہیں کھیلتے بھ پہلے بچپن میں بہت کھیلتے تھے اب بڑے ہو گئے تو اب سمجھ ہی نہیں ملتا ہے بھ
گیلی ڈھنٹا اپنے سے خود بناائے ہیں کبھی آپ
ہ بھائی جان خود سے ہی بنا کے کھیلتے تھے ایک بڑی لکڑی لے لو پھر اس لکڑی کے ایک چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے دونوں مطلب دونوں طرف سے نکیلے بنا کے اسے کھیلنا بہت پسند تھا بچپن
اچھا
ہ
ہم کو کرکٹ کھیلنا بہت پسند آج بھی مل تا ہے سمے تو کھیل لیتے ہیں
ہم بھی آج بھی ملتے ہیں اسسے میں تو کھیلتے ہیں کرکٹ
کرکٹ بہت
ہوں ہوں ہاں بائی جان کرکٹ بہت
کرکٹ کو لگ بھگ زیادہ تر لوگ پسند کرتے
ہاں بھائی
بھی
ہم کو بھی بہت پسند ہے
اور
بچپن میں تو ہوں سب بڑھیا بس سب کھائی تھا بچپن میں تو کافی کھیلتے تھے ککٹ
ہاں
آپ اپنا نا بتائیے بھ جن کیسا چل رہا ہے سب چیزوں میں پڑھائی لکھائی
سب بڑھیا چل رہا ہے بیجن سب خیریت ہے خیریت سے چل رہا ہے سب
ہ مطلب سب پڑھائی لکھائی بڑیا چل رہا ہے
جی بھائی ج آپ اپنا بتائیے
ہاں بھائیان میرا بھی ٹھیک ہی چل رہا ہیں
باراوی کا باراوی کا ایگزام کس ماہ میں ہے بھائی جان آپ کا
ابھی ہے سمے ہے بھائی جان تھڑا شاید فروری کے ماہ میں ہے ٹھیک ہے بھائی جان تھوڑا ہم تھوڑا بیست ہے بھائی جان اگلی بار کال کرتے ٹھیک ہے بھائی جان اللہ اللہ آ
وفس کاوں
ہلو